ہیلو
ہاں آ گے مجھے لگا ہوا پھر بزی ہوگی
ہ نہیں میرے بچے آئے آئے جلدی آنشکا آپ کا نام آنشکا ہے
ہاں جی
ہاں میرا نام سعدیہ ہے
اچھا اچھا صحیح اور بچے ہے ارے ب اتنی اتنی ساری بات ہے کہ نہ پتا ہی نہیں ہے وہ نہیں دھیان رہتا نا کبھی کبھی
ہیلو جاؤ نکلو یوننیفارم ہاں یہ نہیں اس سے کھاسی ہو جائے گی
کیا ہو گیا آ گئے کیا بچے آپ کے ہو
تنگ مت کرو یہ مت پیو میں نے بولا یہ مت پیو
اچھا
یہ کیا ہے
آ گئے کیا وہ
ہاں آ گئے شور آ گیا
اچھا اب آپ کے گھر شروع ہو جائے گا پھر آپ ایسے کرنا باقی ٹاسک نا میں سب دوپھر کو کرنا جب آپ فری ہو گئے جبھی بچے سوجاینگے
یہ ابھی کیا یہ سوئیں گے تھوڑا سا ان کو لرن کرنا ہے
ہاں بس جب یہ پڑھیں گے بہت زیادہ بٹ اس ٹائم کر لیں گے نا اور نائٹ میں تو نہیں کا مطلب سات بجے کے بعد سات بجے سے پہلے گھر جمنی کل رچ آب کیونکہ پھر اس کے بعد تو پھر ہم بھی سارے گھر پہ سو جاتے ہیں نا
امم اوکے
ہاں اس کے بعد پھر اویلیبل نہیں رہ پاتی میں جی اور بتاؤ پھر آپ آپ نے تو کافی لمبا ٹائم لگا دیا دو گھنٹے تین گھنٹے شاید لنچ ہی کے لیے
نےنی پہلے لنچ نہیں کر رہی تھی پہلے میں پریس کر رہی تھی آئرن کر رہی تھی کاپڑوں کو
اچھا اچھا
کام پہلے اس وہ پھر اس کے بعد لنچ اس کے بعد برتن ورتن واش
اچھا پھر آپ نے میرا میسج دیکھا ہوگا اچھا اچھا اور جو آپ کی سسٹر بول رہی ہے اب وہ وہ مطلب اس سے میں کر سکتی ہوں کہاں کی ہے وہ
کون
وہ بول رہ تھے نا آپ کی سسٹر ہے وہ جس نے بہت
ہاں وہ وہ ابھی بنگلور میں ہے
اچھا تو وہ اویلیبل ہوگی میں اسے کر سکتی ہوں بات
ہاں اس کے بعد اس کو پہلے میسج کرنا اگر اویلیبل ہوگی تو وہ اٹھائے گی
ہاں ہاں آپ آپ سے کال کرنے کے بعد ہی اس سے بات کروں گی تو آپ سے پہلے پورے پانچ کروں گی نا اب ہے ایک کر گیا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں پھر ایسے بیچ میں کروں گی نا تو میں ہی کنفیوز ہو جاؤں گی پھر
اور کیا میں بھی ایسے کنفیوز ہو جاتی ہوں پہلے پانچ پانچ کریں گے ایک کے ساتھ کمپلیٹ
امم پھر دوسرے کے ساتھ
امم
پھر آپ آپ نا یہ والے پانچ میرے ساتھ کر کے پھر میں آپ کےساتھ دوسرے اکاؤنٹ سے کر لوں گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
وہاں آپ آپ پہ میر پانچ اور کر لینا میں بھی آپ وہاں پہ پانچ اور کر لوں گی وہ مطلب دوسرے فون میں ہے نا وہ ہمارا اکاؤنٹ چلتا ہے تو وہاں سے بھی ہو جاتا ہے میری سسٹر کر لیتی ہے نا امم یہ بھی صحیح ہے اب تو بچے گھر پہ لڑنے لگ گے بس اب
امم ہوگے مما مما
صحیح ہے اب تو گھر پہ بچے لڑنے لگںے
امم
امم بس کوئی بات وہاں پہ آپ کے نیٹورک میں دقت تو نہیں ہوتی نا
بیچ بیچ پہ ہو جاتی ہے بولونا اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا تھا یہ وہ اب کرتی نہیں بچاریے اس کو ضائع ہو گیا نا دو کالس
اچھا اچھا ہاں وہ بول
کی مے دس سے میسج مجھے کرو مجھے کرو
اچھا وہ آپ کو کرتے نہیں ہیں پھر
نہیں اس نے کیا ہی نہیں اس نے بولا مجھے دو کالس دائ ہو گئے آپ کو نیٹ ورک کی نہیں ہے
اچھا اچھا تو پھر آپ کے نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے نا اس کا نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کو لگ رہا ہے کہ مطلب میرا کوئی کا کٹ کر رہا ہے
ہاں
یہ بات ہے گا یا کسی کا اچھا
اس نے اس کو بولا تھا میں ہاں اس کے ساتھ ہو گیا تھا اچھے سے لیکن اس نے پھر اس کو بولا تھا یہ میں نے اس سے پہلے ایک کو کیا اس کا نام یہ ہے س دیا تو اس کے ساتھ میرا ضائع ہی ہو گیا
اچھا اچھا
اس نے بولا میں نے اس کو بولا ہاں اس کو ضائع ہو گیا نیٹ ورک کی پرابلم ہے مجھے بیچ بیچ میں ہو جاتا ہے مجھے
اچھا نہیں اپنا تو ابھی تک تو ٹھیک چل رہا ہے اپنا تو ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے
ہاں میں نے کیا نا اس کو اس ٹائم چلا پتا نہیں کیا ہو گیا اس کو کیا اس کو شاید ایئرٹیل نمبر ہے
ھمم ان کے پاس ہو سکتا نیٹورک پرابلم ہو آپ کے پاس نہ ہو
ھمم ایسا ہی ہوا آپ کو یہ کیا ہے جیو ہے آپ کو
کیا
یہ جیو نمبر ہے آپ کو
کیا جیو ہے
مطلب جیو یہ یہ کون سا نیٹورک آپ کو چل رہا ہے اسی لیے سیم سیم جو سیم نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس میں اچھا ہوتا ہے
اچھا ہمارا جیو کا نیٹ ورک چلتا ہے ہمارے یہاں پر سارا ساتھ میں یہ اچھا یہاں پہ چلتا نا اس میں
تو چلتاہ ہے اچھے سے
اچھا اچھا اب آپ کی سسٹر کو ہے نہ تھوڑی دیر میں کروں گی ایک بار آپ میرے ساتھ ایک کول پہلے کرو گے یا باد کرو گے
بعد میں بعد میں ابھی تھوڑا سا میں یہ کال کروں گی میں تھوڑا سا بزی ہوں یونیفارم تھوڑا سا یہ نکالنی ہے تو ہیلپ کروں گی آپ بھی کرو لائن کرو یہ کمپلیٹ اس میں پانچ منٹ ہے ابھی
ہاں ہاں کوئی بات نہیں یہ تو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک کال پلیزر جلدی کمپلیٹ کر لینا پھر میں آپ کی سسٹر کو کال کروں گی نا
ٹھیک ہے پھر دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی مطلب آپ کے نمبر سے کتنے ہو گئے
ھمممم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن پھر مے کنفیوز ہو جاتی ہے کتنی ہو گے کتنی نہیں ہوے
لنچ میں
لنچ میں دیکھتے ہیں ہمارے شاید کالے چھولے بنائے آج
اچھا ٹھیک ہم نے بھی بنائے تھے پرسوں شام کو اچھے بنتے ہیں ہے نا لیکن ہم زیادہ چاول ہی پریفر کرتے ہیں
اچھا اچھا ابھی تو رات کو بنائیں گے ہم چاول
ھممم ہم دن میں بھی بناتے ہیں چاول
اتنے دیر میں ہم بھی بناتے ہیں لیکن دیر میں میری سسٹر کو آفس ہوتا ہے تو پھر جب وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے تو ہم تب کھا لیتے ہیں چاول تو پھر سارے اکھٹے کھا لتے نہ بیٹھ کے ہاں اس لیے تو پھر سارے اکھٹے ہاں اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں
ہوں
آپ بھی اکھٹے کھاتے ہو گئے ہیلو ہیلو
ہاں ہاں
آپ بھی اکٹھے کھاتے ہوگئے کھانا تو
ہاں ہاں صرف کبھی کبھی میرے ہسبینڈ کام پہ ہوتے ہیں تو اسی لیے اس کا بھی شام کو تو ہم ڈیفنیٹلی ایک ساتھ ہی کھاتے ہیں
ہاں سارے سے کاتے پلس کوی بھی الگ الگ کھالتے جلدی جلدی
ہمم
میں آب تو سارے ایک سات کھاتی اسی ٹائم ہو جاتی ہے آپ کتنے بجے کھاتے ہو رات کاٹا
ہم دس ساڑھے دس
سارے دس اچھا ہمے بھی دس بج جاتی ہیں آپ تو پھر ہمار جسے کھاتے ہیں ویسے کہی ہوتے نا کہیں تو بہت جلدی کھا لیتے ہیں سات جی
ہمم
ہم بھی دس ساڑھے دس بجے کھاتے ہیں ڈنر
ہاں
بہن پھر آپ کے سسٹر کے تو ٹائمنگ بھی الگ ہوگا اور ٹائم جوون بھی
ہاں پتہ نہیں ابھی ہاں ابھی نہیں پتا مجھے میسج کر کے اس سے کنفرم کرو ٹائمنگ اس کی پھر وہ اسی حساب سے بولے گ اس کی ٹائمنگ اس کے بھی دو بچے ہیں اسکول سے آتے ہیں لیکن اس کو ٹائمنگ ہے ابھی وہ اس کے بچے شام کو آتے جیسے ساڑھے پانچ پانچ تک وہ تھوڑا سا فری ہوتی ہے
اچھا پھر ان کا میسج آیا تھا بھی میرے پاس اس ٹائم میں نے میں ایک باری کوئی کام
اس نے بولا میں نے کی اس کے ساتھ بات اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا شاید بولا آپ کا ہی
ہاں میرے کو یہ بولا تھا میں نے بولا تھ ایک ڈریس سیدو تو انہوں نے بولا تھا کہ مجھے کال کر لو
ہوں
ہوں باقی اپنی منڈے کب ایڈ ہوتی ہے باقی میں لنچ کھانے کے میں بھی لنچ کرنے کے بعد ہی کروں گی آپ مجھے میسج کر دینا جب بھی فری ہو ٹھیک ہے
ہاں جب میں فری ہو جاؤں گی نا یہ نہیں ہے آپ کر سکتی ہو مجھے لگتا ہے کسی بھی ٹائم کہ نہیں
ہاں ہاں میں تو فری ہوں میں تو کسی بھی ہوں
ہاں لیکن جب میں فری ہو جاؤں گی میں یہیں سے میسج کروں گی ٹھیک ہے
ہاں ہاں مجھے میسج کر دوں لیکن میں تو اویلیبل ہی ہوں بس آپ کا ہی ہے تھوڑا سا سسٹم پھر میرے کو تو کیا کرم ہے
ہی ہی ہی
نہیں نہیں پھر ہوتا ہی نا پیررینٹس خاتر بھی سرین ن تو فری ہوں میرے کو تو کھانا پینا بنایا مل جائے گا میں نے تو بس کھانا ہی ہے
دو منٹ روکو
بس میں نے تو بس اب کھانا کھانا ہی ہے ویسے بھی بنا بنایا پڑا میرے تو اور کھانے میں آپ نے کیا بنایا تھا ہاں اب تو یہی کھائیں گے کال چھولے ہوں پھر رات کو بنائیں گے چاول ابھی تو نہیں بنائے ہمنے چاول آج کل تو سارے تو اب چاول ہی کھاتے ہیں انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا نا
ہمم لیکن یہ بھی اچھا ہے پروٹین ہے اس میں بہت کالی چنے میں یہ بھی کالی چی کالا چنا بھی اچھا ہے پروٹین سے بڑھ کر
ہاں ہاں یہ بھی ہے یہ بھی صحیح بات کالا چنا وہ ہاں جی
بچوں کے نخرے ہوتے ہیں کھانے میں
وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتے ہیں ان سے نا پیٹ جلدی بھرتا ہے اس لیے میرے کو نہیں تھوڑے سے وہ کم اچھے لگتے ہیں وہ جتنا جلد کھاتے ہیں نا اس سے نا جلدی مطلب اپنے کو ہیوی ہیوی فیل ہو ہے اس لیے میں تھوڑا سا کم ہی کھاتی ہوں زیادہ نہیں کھاتی وہ
یہ کہہ کھایا بھی جاتا ہے کام ہی
ہاں چلو ٹھیک ہے دس منٹ پورے ہو گئے اپنی ایوننگ میں کرتے ٹھیک ہے پھر اوکے بائے